ہیلو بھائی جان ٹھیک ہو بھائی جان
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں جی ہم خیریت ہیں آپ کے یہاں امی ابو سب خیریت
جی جی بھائی جان سب خیریت بس سب خیریت
ہاں بھائی سنائیے تو
جی بھائی جان ناشتہ واشتہ کر لیا
ہاں بھائی ہم نے دودھ وغیرہ لے لیا ہے بھائی پہلے صبح میں کے ٹائم دودھ وغیرہ لیتے ہیں اس سے کیا ہے کہ
جی جی تند تندرستی ہاں جی جی بھائی تندرستی رہتی ہے اس سے اور پھر انسان اچھی طرح سے کام کر لیتا ہے
ہاں جی
ہاں جی جی بھائی جان اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے کہ صحت ایسی ایک چیز ہے جس سے جس سے ہم چل رہے ہیں اگر صحت بگڑ گیا تو
صحیح بولا ویسے ہی بھائی دیکھا جائے نا تو آج کے دور میں کیا ہے لوگ صحت پر تو لوگ دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بازار کے کھانے کو کھانا پسند کرتے ہیں اور گھر کے کھانے کو کم پسند کرتے ہیں کیونکہ جتنا ہم گھر کا کھانا کھائیں گے اتنا ہی سوستھ رہیں گے کیونکہ دیکھا جائے باہر کے کھانے میں زیادہ تر لوگ فاسٹ فوڈ کو زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے چاؤمین پیزا برگر اور جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہوتا ہے نا بھائی جیسے کہ چاؤمین لے لو موموز لے لو فنگر لے لو اس میں کیا ہے کہ بھائی وہ سڑک کے کنارے بناتے ہیں
جی جی جی بھائی جان
جو کہ دھول مٹی اڑ اڑے کر ان پر پڑتی ہے اور جو کڑھائی وغیرہ ہوتی ہے نا بھائی
جی جی
وہ تو اتنی گندی ہوتی ہے کہ اس میں تیل وغیرہ ہوتا ہے تو وہ تو اتنا کالا پڑا رہتا ہے پتاہ نہیں یہ لگتا ہے کہ کب کی صفائی ساف کی ہے وہ
جی جی
ہاں جی
وہی وہی بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو جو بھی ہمارے گھر میں بنتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے ہمارے سامنے بنتا ہے آپ ہم ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کا سیون یہ سیون کرے جو کھانا وانا ہے وہ اس کو کھائیے جو جو باہر سے سے ملتا ہے وہ وہ پھر صحت کو بگاڑ دیتا ہے صحت میں پرابلمز کرتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اگر ہم اوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہماری صحت کے لیے وہ بہتر ہے تاکہ ہم مشکلات میں نہ گر پائے اور اسی لیے ہمیں چاہی گھر کا سیون ہمیں کرنا چاہیے جی بجہ
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح بولا ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا جب ہم گھر کا کانا کھاتے ہیں تو میں کیا ہے کہ ہم سبزی وغیرہ بناتے ہیں اس میں پوری صاف صفائی کا دھیان رکھا جاتا ہے اور جیسے کہ ہم بازار وغیرہ فاسٹ فوڈ لینے آتے جیسے چاند برگر وغیرہ کچھ بھی لینے جاؤ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دھول وغیرہ اڑ پر گرتی ہے اور کبھی کبھی جیسے کہ ہم وہاں سے کھا کب فری ہوئے تو جیسے گھر آئے تو شام کے ٹائم پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہے کہ ڈائہیریا وغیرہ بھی ہو جاتا ہے
جی جی بھائی جان
جی
اور اور بھائی جان ہاں یہی یہی بات ہم کرنا چاہتے ہیں کہ پھر جب جب بھی ہم فاسٹ فوڈ باہر سے کھاتے ہیں چاہے پیزا برگر ہو چاؤمین ہو بھائی
اور بھائی اس سے کیا ہوتا ہے بتائے بھائی کبھی کبھی کیا اس سے بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ موٹاپا ڈائبٹیز شوگر اور بی پی آئی وغیرہ جیسی انیک پرکار کی بیماریاں ہوتی ہیں بھائی
ہاں ہاں میدے میں پرابلم ہو جاتی ہے
ہاں وہ تو ہے بھائی اور موٹاپا تو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بھائی وہ چلنے پھرنے لائق بھی نہیں رہتے لوگ کیا ہے کہ موٹا پا ہونے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور پنپتی جاتی ہیں بھائی پہلے سے
جی جی بھائی جان اس اسی لیے اسی لیے بھائی جان ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے
ہاں ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا گھر کے بڑے بزرگ لوگ وہ وہ ہے نا وہ کیا کرتے تھے وہ گھر کا کھانا ہی پسند کرتے تھے کیونکہ وہ وہ کیا ہے کہ دودھ وغیرہ دہی وغیرہ اور دلیا وغیرہ
جی گھر کا گھر کا کھانا سب سے زیادہ شد مانا جاتا ہے گھر کا کھانا اسی اسی لیے بھائی جان ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کا کھانا سیون کریں اس کا ہی سیوون کرے وہ تاکہ ہماری جسم
پہلے بڑے بزرگ لوگ پہلے کے بڑے بزرگ لوگ کیا نا کہ وہ پورے دن کام کرتے رہتے تھے اور پھر بھی وہ کیا ہے دودھ وغیرہ دہی وغیرہ گھی وغیرہ کھاتے تھے اس سے کیا ہے کہ بھائی طاقت وغیرہ آتی تھی اس سے وہ تھکتے نہیں تھے
ہوں جی بھائی
ہاں جی ہلو ہلو ہاں ہاں ہلو ہلو
ہلو ہاں بھائی آواز نہیں آ رہی کیا
جی جی بھائی جان آ رہی ہے آ رہی ہے بھائی جان
بول رہ تھا کہ بھائی جیسے کہ پہلے کے بڑے بزرگ لوگ تھے نا وہ کیا ہے گھر کا کھانا ہی پسند کرتے تھے جیسے جیسے کہ دودھ دلیا مئی گھی وغیرہ تو اس سے کیا آتا ہے بھائی وہ پورے دن کام کرتے تھے پھر بھی وہ پریشان نہیں ہوتے تھے اب کیا ہے کہ وہ ہمیں اونلی کام بتا دینا گھر کا ہی کہ یہاں سے یہاں کرنا ہے اور پھر بھی ہم اتنے میں ہی تھک جاتے ہیں کیونکہ بھائی ہم پہلے جیسا کھانا نہیں رہا ہے
جی جی وہی وہی تندرستی ہمارے جسم میں نہیں رہی رہی رہی وہ جتنی تندرستی ان میں تھی ان میں جو اچھا اچھی صحت ان میں پائی جاتی تھی جو ہمارے بزرگ تھے ہم اتنا اچھی صحت نہیں اس
کیا ہے نا بھائی وہ اب بھی جب بھی جب بھی بازار وغیرہ جاتے ہیں نا تو وہ پھر بھی وہ پھل وغیرہ ایسی چیز کھاتے ہیں ہم جاتے ہیں تو کیا ہے بھائی وہ چاؤمین وغیرہ سی چیزوں کو کھاتے ہیں تو بھائی چاؤمین وغیرہ سے طاقت نہیں آتی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم چاؤمین وغیرہ کا سیون کرتے ہیں تو کبھی کبھی دیکھا ہوگا بھائی جو جو زیادہ تر ایس سے چامین وغیرہ کھا ہے تو ویڈیو وغیرہ میں دیکھا ہوگا جو آپریشن وغیرہ ہوتا نا بھائی اس کے پیٹ کے اندر سے چامین وغیرہ نکلتی ہوئی ویڈیو میں نے بھائی دیکھا ہے یہ پتا نہیں اور ویڈیو ویڈیو وغیرہ تو بھائی بن ہی ہوگی تو ریئل میں ہی ہوگی
جی جی کئی ہاں جی جی بھائی جان وہی جب کسی کو نکل نکلتی ہے تو پھر کسی نہ کسی نے ویڈیو بنا لی ہوگی اس اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جو گھر کے بچے وچے ہیں ان کو بھی یہ سمج ان کو بھی یہ تربیت دینی ہے کہ ہمیں گھر کا کھانا کھانا چاہیے
ہاں بھائی وہ ویسے بھی بولتے ہیں نا کہ بھائی کچھ دال روٹی اور اور باہر کا کھانا کتنا بھی اچھا ہو دال روٹی کے آگے باہر کا کھانا نہیں ٹک سکتا بھائی
ہلو اور ویسے بھی بھائی دیکھ آواز چل رہا ہیں
جی جی بھائی جان
اور بھائی دیکھا جائے نا کہ پہلے کے بڑے بزرگ لوگ دیکھنا وہ شریر میں بھی کتنے پاور وہ ہیلدی وغیرہ اور فٹ وغیرہ بھی ملتے ہیں بھائی وہ بولتے ہیں اپنے اپنے دور کے قصے سناتے ہیں نا
جی جی
تو بھائی
ہاں وہی وہی بات ہے نا
کیونکہ بھائی ان کے جو ان کام وغیرہ کرتے نا ان سے پتا چلتا ہے کہ بھائی وہ اب بھی ہماری برابر جیسے کھی کھیتو وغیرہ میں جاتے ہیں گیہوں وغیرہ کاٹنے اب بھی ہماری برابر تو اب بھی کاٹتے تھے
مقابلہ نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ وہ جو کام کرتے ہیں دن بھر ہم تو ایک گھنٹے کام نہیں کر پاتے ہیں اسی سے پتا چلتا تا ہے کہ ان کا سیون کتنا اچھا اچھا ہے اور ہمارا کتنا خراب سیون ہے کیونکہ ہم ہم اتنا اچھا سیوا نہیں کر کر رہے ان ان کو دیکھو کہ وہ دن بھر کھیت میں کام کرتے ہیں اور تھک بھی نہیں جاتے ہیں
پہلے کیا تھا کہ پہلے سب لوگ گھی دودھ دلیا ایسی چیزیں کھاتے تھے جو پوری اور جو سبزی وغیرہ بھی اگاتے تھے وہ اپنے گھر وہ کھیتوں میں بھی اگاتے تھے اس سے کیا ہے کہ وہ کسی بھی پرکار کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی اب کیا ہے کہ سب سبزیوں وغیرہ میں بھی کھاد وغیرہ انجیکشن وغیرہ دے رہے ہیں تو اس سے کیا ہے سبزی وغیرہ بھی پوری کیمیکل کی آ رہی ہے
جی جی بھائی جان وہی وہی بات ہے کہ کہ اب آج کے دور میں سب سب میں ملاوٹ ہو چکی ہے سب سب جو جو بھی جو بھی اچھا ہمارے لیے ہمارے جسم میں اس سب میں ملاوٹ آ چکی ہے اسی لیے ہمارے جسم اب ختم ہونے لگے ہیں جی جی
کرتے ہیں لوگ جیسے کہ اب آلو وغیرہ اور ہری سبزی پالک وغیرہ بھی پھر بھی سردیوں کے موسم میں وہ وہ تو اپنے لیے کھانے کے لیے کر لیتے ہیں پھر بھی گاؤں شہر سے اچھا گاؤں کا ماحول پھر بھی اچھا ہے کیونکہ وہاں کا واتاورن بھی شد رہتا ہے آکسیجن وغیرہ بھی صحیح ملتی ہے
جی جی بھائی جان جو جو جو ہم سبزی اگاتے ہیں وہ ہمارے لیے سب سے اچھی اچھی ہوتی ہے کیونکہ ہم خود اگاتے ہیں نیچرل ہوتی ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے ہمارے سامنے اگتی ہے اسی لیے گاؤں کا ماحول اور گاؤں کا رہن سہن بہت اچھا ہوتا ہے
جو بیچنے کے لیے کرتے ہیں وہ تو بھائی وہ دوائی وغیرہ گاؤں میں بھی ملااتے ہیں جو اپنے لیے کھانے کے لیے کرتے ہیں بھائی اس میں کچھ نہیں ملاتے ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا جیسے کہ گاؤں میں کیا آئے گا بارش کا موسم ہے جو کہ خریف کی فصل بوئی جائے گی تو سے کیا ہے کہ جیسے کہ لوکی وغیرہ لگائیں گے تو وہ دیسی کھاد ڈالیں گے اس سے کیا ہے تو لوکی کا اس کی سبزی بنا کے دیکھو تو اتنا ٹیسٹ آتا ہے بھائی
ہاں جی جی یا کھیرا جو کھیرا کھیرا جو ملتا ہے گاؤں میں جو کھیرا ملتا ہے وہ اس کا اس کا ٹیسٹ بھی دیکھو یا جو سبزی ساگ وغیرہ ملتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی آپ اتنا اچھا بینگن ملتے ہیں یا ٹماٹر ملتے ہیں بہت ہی ان کا سیون کر کے بہت ہی مزہ لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کھا رہے پھر آپ جب جب بازار سے وہی وہی سبزیاں لاتے ہو کہ پھر دیکھو ان میں اور اپنے جو ہم کھیت میں پکا ہم نے اگائے ہیں ان میں بہت سارا فرق ہوتا ہے
ہاں تو بھائی ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا بھائی خدا حافظ بھائی
جی ہاں آپ سے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھا جو آپ نے مجھے سکھایا اس کے لیے بھائی جان شکریہ بھائی جان اللہ حافظ
اللہ حافظ
جی بھائی جان جی بھائی جان